علیکم سلام علیکم
ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہیں زیاید صاحب
جی جی سارے دلو کی جان چاہت فتح علی خان اسلالا علیکم پدوپتی پدوپت پدوپتی پدوپتی آخ لڑی رو پدوپتی نوکا ملے کدھی کدھی کل را
جی جی جی اوہو
جی میں جی جی جی جی جی میری جو پرانی نوکری کی تنخواہ تھی جی وہ ابھی اس میں تھوڑا انتظار د کھا رہا ہے وہ کل ہو گئی تھی اپروو
تظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے ایحسا ہم نے بھی سنا ہے
جی ابھی دکھا رہا تھا یہ کہ ہم نے جس اس نمبر پہ کال کی یہ پہلے ہی لے چکے ہے لیکن پھر ہو گیا کال پھر سے
جی ہوتا ہے ایسا کبھی ہوتا ہے ایسا کبھی ایسا ہو سکتا ہے غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے ہم کیا سنائیے ہے آپ ہی بتائیے کہ
جی آپ کا کل جنم میں دن مبارک تھا
جی ہمارا کل جانم دن مروارکھ تھا بہت اچھا دن گزرا توحفے توحفعات ملے بہت سارے
جی جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور سنائیے اپ ہم آپ کو فرما رہے تھے کہ ہم آپ کو فرما رہے تھے کہ ہم شاید داخلہ لیں گے
داخلہ لیں گے جی جی جی جی اپ نے بات کی تھی اس متعلق
ایس ایس ایم کالج میں ہم داخلہ لیں گے
ایس ایس ایم کالج میں آپ داخل لیں گے
جی وہ کیا بولتے ہیں اس کو بی ٹیک کچھ ایک ڈگری کا نام ہے ہم بی ٹیک کریں گے وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کمپوٹر سائنس میں اور بتائیے آپ اور بتائیے آپ حالات زندگی کیسے ہیں
حالات زندگی بہت اچھے ہیں بہت آلی چل رہے ہیں آج ہم بس گھر کی صفائی وفائی کے ساتھ لگے ہیں ہم نے اپنی کمرے خود کی کمرے کا بھی یہی
ا وہ جو جی وہ جو آپ کو کام کرانا تھا وہ کہاں پہنچا وہ کیسا جا رہا ہے
جی کہاں تھے آپ نے بہت اچھا بہت اعلی ہوا بس بس اب بس بیگم کے انتظار میں ہے
جی جلدی آتا ہو جائے گی وہ بھی جی جی اور بتائیے آپ کیا ہم کس موضوع پہ بات کر رہے
جی ہم موضوئے قیدر ناٹ پہ شب گارڈ پہ
نہیں نہیں جی ہم موضوع اعجاز پہ بات کریں موضوع اعجاز پہ بات کریں جی وہ جو موضوع اعجاز تھے وہ کیسے بندے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا وہ انسان تھے وہ حیوان تھے وہ جانور تھے وہ مخلوق تھے یا وہ کیڑے مکوڑے تھے تھے تو تھے کیا تھے نہیں تو کیوں نہیں تھے کیا وہ
جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے
جی ہمیں لگتا ہے ہمارے والد صاحب آ گئے ہیں گھر یہ دس منٹ اب جلدی جانے چاہیے یہ نوکری کا سمے جی جی جی یہ نوکری کا سوال ہے ورنہ ہم تو بھاگ گئے ہوتے جی وہ گاڑی اندر گھسا رہے ہیں ہمیں
اب اب یہی ایسے ہی موقع انسان کو بتاتے ہیں جب نوکری اور زندگی کے بیچ میں کا پہل چل رہا ہوتا ہے انسان کی یہ بہت سخت پل ہوتا ہے
بس یہ چھ منٹ کے پل جلدی سماپت ہونے چاہیے ورنہ ہماری زندگی ابھی ختم ہو جائے گی
کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں ایسا بھی مت لڑاجے جب اوپر سے کچھ گرتا ہے تو چپٹ پھاٹ کی گرتا ہے وہ قسمت ہو یا بے قسمت
اب کیا کرے ہمام آپ کو بولے تھے اعجاز ہم گئے تھے اسکول ہمیں مزہ آیا ہمیں دیا جو ہمیں چاہیے تھا سر وہ سرٹیفکر سرٹیفکٹ کیا بول ہیں اس کو تو ہمیں ہمیں مزہ آیا اس اس میں ہمیں بہت لطف ہمیں چناچ بس ایک چیز سے دل لک گیا اندر اسکول جانے نہیں
وہی تو چیز ہے یہ وہ چیز نہیں دیتے بچے کو جو اس کو چاہیے ہوتی ہے
آخر اسکولک نام ہی کیا ہے میرا اسکول آپ کو میں سناتا ہوں میرا اسکول
بتائیے ہوں
میرے اسکول کا نام ڈی پی ایس ہے یہ ہمہامہ شیخ شیخ پورہ میں وابستہ ہے اس اسکول میں میٹرک سے لے اس اسکول میں نرس پری نرسری سے لے کے بارہویں جماعت تک پڑھائی ہوتی ہے عمارتیں ہیں جو ایک چھوٹی عمارت اور ایک بڑی عمارت بڑی عمارت چھٹی سے لے کے بارویں بچوں تک ہے جی سن رہے آپ ہلو جی اور جو یہ جی یہ جو بارہویں عمارعت ہے میں خود اسی میں پڑھتا تھا بچوں والی عمارت کا ہم تھوڑا وہ نہیں لیتے دماغ میں کیونکہ ہمیں کے ساتھ کچھ وابستہ نہیں ہے ہمارے اسکول میں کینٹین بھی ہے آپ کو یہ پتا ہے
الے یہ بہت الی آباد ہو گئی
ادھر پہ آرضو دی دی ہے بہت بڑا ہے وہاں پہ مس آرزو بھی ہے جو ہمیں کھلاتی تھی
اچھا
جی جی آپ کچھ
اچھا ہم نے سنا ہے آرجتی کے بارے میں ہم نے سنا ہے
یہی بہت عمدہ عمدہ عمدہ عمدہ بہت عمدہ لڑکی ہے ہمیں کھانا کھلاتی
جی جی ہم نے سنا ہے بہت اچھی ہمیں بھی ملی تھی ایک وقت پہ
کنسیشن دیتی تھی یار بہت کم کم کم داموں میں کھا
ادھار ہے ان پہ کیا بتائیں ہم آپ کو
کبھی آئس کریم کبھی بریڈ پکوڑا کبھی کچھ کچھ نہ کچھ دیتی
جی جی وہی تو چیز ہے او ہووو آجزودی کی بات ہی کچھ الگ ہے
ختم کر دیتی تھی پیٹ کی بھوک کو
وہی وہی وہی جس وقت ہمیں اپنی یہ جان پہچان کی ضرورت پڑتی تھی اس وقت ہمیں وہی مز لگتی تھی
جی اشتیاق سر کی پہچان واہ واہ واہ واہ
وہ اشتحاکثر کی بات ہی مت کریے اشتیاق سر جو تھیں وہ بہت اچھے انسان ہیں میری نظر میں ان کے نام پہ ہم نے بہت قرض لیا ہے
بہت بہت جی وہ مجھے لگتا ہے والد صاحب اندر بھی گسرے ہیں ج
جی کوئی بات نہیں ہے
جی وہ کیا وہ پال ہوتے ہیں نا وہ
ا یہی یہی خوشی کے پل ہوتے ہیں جی جی
جی تین چار منٹ جلدی ختم ہو جاتے جی میں باگ جات
جی ہو یہ وقت کیا ہی ہے ہوتا ہے وقت بس منٹوں کا کھیل ا گیا بس منٹوں میں نکل جاتا ہے یہ وقت آپ سوچیے مت اس بارے میں جتنا آپ وقت کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے
کیا ہی عمدہ خیالات ہے اسی پہ ہم اپنا ایک شیز فراتے ہیں فرماتے ہیں وہ مجھے منتوں پہ چاہیے تھا ہر آنکھوں کی زینت پہ چاہیا تھا وہ اس کو مفت میں مل گیا جو مجھے ہر
شاد او
جی سناپ جی سناپفھر سے بولتا ہوں وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے تھا آنکھوں کی زینت پہ چاہیے تھا کسی کو مفت مل گیا جو مجھے ہر قیمت پہ چاہیے
واہ واہ واہ واہ کیا خیال ہے کیا خیال ہے کیا بتائیں ہم آپ کو اس بات پہ ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں
عزیز دل تھے وہ ہمارے بول رہا ہوں عزیز دل تھے وہ ہمارے عزیز جان تھے
واہ واہ
نا نہیں سمجھتے ہم تم کو اپنا مان دیتے کیا ہی
او اوہ اوہ کیا خیال ہے کیا الفاظ ہے اس بات پہ ہم کہتے ہیں عرض کرتے ہیں ہاں جو تمہارے منہ سے الفاظ نکلے
آ ہ و و ہاں جی جی بولیے بولیے تمہارے مہ الفاظ اتنے
تمہارے منہ سے الفاظ نکلے
جی
ہاں
جی جی فرمائیے
ہاں وہ دل کو چھو گئے کیا جو تمہارے منہ سے الفاظ ن لے وہ دل کو چھو گئے
جی
اور پی ایس اے نکلی
واہ و واہ و پیڑ سے نہیں نیچے سے نکل گئے واہ و
نیچے سے کہنا چاہ رہی تھی ہم مگر اب کیا ہے نیچے تھوڑی گڑبڑ چلتی ہے تو شریف سے نکلی واہ واہ یہ ہو گیا نا یہی جب دو عالم لوگ ملتے ہیں تو یہ الی ایر بنتا ہے ا بلند خیال اور کہاں پہ نکلیں گے جی جی جی صحیح بات یہی یہی شعر شاعری ایسے ہی ہو جاتی ہے جب ایک شعر میں ہر کوئی اپنا اپنا الفاظ ڈالے تو ہی شعر بن جاتا ہے
جی جی والد صاحب نیچے بلا رہے ہیں ہم ہمارا تو گیم گیا
بلاؤ آ گیا ہے والد صاحب کو بولتے تھ اگر آپ تھوڑی چند سیکنڈ رک جائیں بس سیکنڈ رک کی بات ہے جی جی جی آپ بتائیے اور والد صاحب کہاں تھے آج
والد صاب گھر پی تے آج کا آج چھٹی تھا تو وہ بعد نہیں نہیں اب وہ سری نگر میں ہی ڈیوٹی ہے ان کا
ہاں
جی جی
یہ بہت بہت عمد باد ہے یہ بہت اعلی بہت اعلی اچھا اچھا ان سے آپ کا ڈر بھی بڑھتا ہوگا تو بھی
ا بہت بہت تین تین دن کرفیو ہوتا ہے گھر پہ تین دن کرفیو ہوتا ہے گھر بھی
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کرفیو تو ہر ج ہر کسی کے گھر پہ ہوتا ہے بچ کی بس سینڈی کو رہنا چاہیے ج والد صاحب گھر پہ رہیں جی جی آپ کا وقت ہو گیا آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں کبھی اوکے جی اوکے اوکے اللام علیکم اوکے اوکے آپ بھی آپ بھی